ہیلو ہاں وعلیکم السلام
ہاں وعلیکم السلام
ہوں اور سب خیریت
سب خیریت اپنا
ہاں سب بڑے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ابھی یہ
ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے بس بیٹھی تھی سوچی میں کال لگاتی ہوں
ہ اور ناسا ہو گیا
ہاں ناشتہ تو ہو گیا ہے ہاں ناشتہ ہو گیا آپ اپنا بتائیں
ہاں میرا بھی سب ہو گیا کیا
آپا کہاں ہیں
آپا تو وہ ابھی وہ کام پہ گئے ہیں اب ہاں آواز آ ابو وہی کام پہ گئے ہیں ہ اور آپ کے گھر مم ابا ممی سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے امی بھی ٹھیک ہے ابو بھی ٹھیک ہے
ہوں اور بتائیے ہاں پڑھائی لی میرا تو سادی ہو گیا میری بیبی بھی ایک ہے
اچھا آپ کی بیبی بھی ایک ہے شادی ہو گئی
ہاں میری بیبی بھی ایک ہے ہاں سادی ہو گئی میں تو یہی جاب کرتی تھی نا تھوڑا
ہوںہوں ہ ہ ہ
آپ نے نگاہ میں
سادی میں آپ کو نمنترا نہیں دیے تھے
تھا لیکن آ پائی تھی ہاں ہاں نکاح میں آپ ہم کو بلاے ت
ہاں ہاں سادی میں تو نمنترن دیے تھے نا آپ کو
میں ہاں ہاں ہاں
ہاں ہاں ہاں نکاح میں بھی بلائی تھی دعوت بھی لگتا ہے آپ کو ابو کو بھی دیے تھے
ہاں دی تھی لیکن اس سمے کچھ ہاں اسی لیے نہیں آ پائے تھے چلیے کوئی نہیں آ اب کیسی کتنی بڑی ہو گئی ہے
ہاں ہاں بڑی ہو گئی ہے ہ
کتنے سال کی ہو گئی ہے
وہ تو تھری ایئر ہو گیا اس کا کمپلیٹ
اچھا تھری ایئر ہو گئی ہے
ا ہاں اور آپ کا کون سا کلاس پڑھائی وڑھائی کیا چل رہی ہے ابھی
ابھی بی اے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد کمپٹیشن کی بس تیاری کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کس سیکٹر میں جائیں کیسے جائیں پتا ہی ہے آپ کو کہ آج کے ڈیٹ میں جو کنڈیشن ہے وہ بالکل الگ ہے کافی سارے فیلڈ ہیں سلیکٹ کرنے میں تھوڑی سی
ہاں ہاں وہ تو ہے تھوڑی سی دقت ہے ہ ہ ہ
نہیں ملنے سے نا تھوڑا دقت آ جاتی ہے
ہاں وہ تو دکت ہو ہی جاتی ہے اور آپ نکاح کب کیجیے گا
کروں گی نا ابھی نہیں بس ابو امی تھوڑا بات چلا رہے ہیں دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے باقی خدا کی مرجی ہاں بالک
ہوں ہوں ہوں اور آپ کی باجی کہاں ہے
میری باجی بس گھر میں ہی ہے
ہاں آرام کرتے ہیں ہوں ہ جمعہ کا دن تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے اس میں نماز وماز پڑھنی رہتی ہے تھوڑا ادھر ادھر جمعہ کا دن ٹائم زیادہ اوبھر ہو جاتی ہے صبح سے اٹھ کر کے ہ
کافی سارے کام ہو جاتے ہیں نا پھر جانا بھی پڑتا ہے
جانا بھی پڑتا ہے گھر میں بھی کام اتنا سارا ہوتا ہے کہ کر ہی نہیں سکتے بچے کو نہلانا دلانا کھلانا پلانا پھر ام امی ابو ہو گئے ان کو کرنا ہوں
گھر میں رہنے کی بات پتہ ہی نہیں
ہاں ہاں یہی ہو جاتا ہے ہاں اور ہ اور سوہر بولیں گے کہ کیا کرتی ہو گھر میں پورے دن
ہاں
ہوں
ان لوگ کہ سارا کام چھوڑ دینا
ہاں اس کے بھی ابو بولتے ہیں کہ کیا کرتے رہتی ہے پورا دن کچھ بھی ہوں
وہی وہی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں دن بھر لیکن ایک دن لوگ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں تو تو سمجھ میں آئے کہ ہاں دن چریا جو ہوتا ہے کتنا کام صبح سے لے کے کتنا لوگ تو کیوال سویرے اٹ کے چلے جاتے ہیں ہاں
ہوں
بس ہو جاتا ہے لیکن صبح سے اٹھنے کے بعد بچوں کے ساتھ میں اپنے کے ساتھ میں پورے پریوار کو دیکھنا سارا کھانا بنانا سب کو دینا
ہمم میں بھی ان کو کب بولتے رہتی ہوں اجمیر لے چلو ادھر لے چلو کہیں لے ہی نہیں جاتے ہیں گھمانے کے لیے ہمم بولے اجمیر می تھوڑاسا جائیں گے ہاں درگاہ میں جائیں گے وہاں پے تھوڑا سا ادھر بھی ایک دو دن پہلے بھی مزار پے گئے تھے وہاں پے چادر وغیرہ چڑھائے پھر کر کے آئے ہے لیکن کیا کریں ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہو ہی جاتا ہے
ہمم
ہمم
اور میں ادھر گئی تھی منیر شریف گئی تھی منیر شریف آپ کو شاید پتہ ہوگا پٹنہ میں ہی ہے پٹنہ سے لگ بھگ آ اٹھارہ سے سے انیس کلو میٹر کی دوری پر ہے کافی اچھا جگہ ہے پرانا ہے لیکن نہیں نہیں نالندن ہی منیر شریف آپ ہے ادھر ہو گیا پٹنہ سے طرف ادھر منیر شریف پڑتا ہے نوبود پور کی طرف ہے نا تو دانا دانا پور سے کراس کر کے جایا جاتا ہے ہاں لیکن اچھا درگاہ اچھا ہے بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے وہاں پے پرانے اینٹوں سے بنا ہوا ہے ہاں کافی ایک دم سانتی لگتا ہے وہاں پے جا کے بیٹھی تھی میں ہاں دیکھی تھی وہاں پے چارو ترف فرف پھول لگا ہوا ہے ایک دم ایسا لگ رہا ہے کی جیسے وہاں پے جانے کے بعد کی نہیں ائے ہیں کہیں پے گھومنے کے لیے کیلا ویلا جو اسٹپس ہوتا ہے نا اس ٹیپس
ہاں ہاں وہ درگاہ میں جانے پے تو شانتی لگتا ہی ہے ہمم ہمم خدا کا گھر ایسے بھی ہوتا ہے الله کا گھر
وہی ہو جاتا ہے نا لیکن اچھا لگتا ہے گھومنا چاہیے نہیں
ہاں بہت اچھا ہے لیکن
لیکن کیا کیا جائے گھر میں ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو سب کچھ کرنا پڑتا تا ہے وہ بھی دیکھنا ہے ادھر بھی دیکھنا ہے گرمی میں تو نکل نہیں سکتے ہیں زیادہ دن جا سکتے ہیں اور کیا بنائے تھے آپ آواز جا رہی ہے
ہلو آپ نیٹورک میں جائیے نا ہاں
ہاں نیٹ ورک میں ہوں کبھی کبھی نیٹ ورک ایشو ہو جاتی ہے بٹ ابھی ٹھیک ہے
ہاں
ہاں پوچھ رہی تھی آپ نے کیا بنایا نہیں میں تو ابھی بیٹھی ہوں
او میں تو ابھی بریانی بنائی ہوں
او بریانی بنائی ہے
ہاں بریانی ہاں وہی بنائی ہوں اور بھی دعوت بھی دیے ہیں اس کے ابو کسی کو نمنترن دیے ہیں تو وہ لوگ بھی آئیں گے
اچھا اچھا
ہوں
تب تو پھر بڑھیا ہے
ہ ہاں اچھا ہے سب وہ آئیں گے اچھا کیا ہے تو تھوڑا سا کام ہے تو کرنا پڑے گا وہ سب تھوڑا سا زیادہ ہی ہو جاتا ہے اور کیا پریشانی تو ہے ہی ہے نا ا اچھ ہاں دعوت پہ آئیں گے لوگ تو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے سب کچھ
یہی تو پاریوارک نبھانا پڑتا ہے نا
ہاں پریوار میں رہنے کے بعد یہ سب تو کرنا پڑے گا نا
ہوں بالکل دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر کل کے ریٹ میں وہ مجھے بھی بلائیں گے تو پھر
ہاں وہ وہی چلتے رہتا کبھی وہ بلا تے ہیں کبھی ہم لوگ بناتے ہیں تو ہم بلاتے ہیں ایسے ہی دونوں میں چل رہا ہے ہو کیا
ہ ڈیوٹی
ہاں ان کے ابو ڈیوٹی گئے ہیں وہ
اچھا اچھا
ہوں اور آپا اپنا بتائیے سب کچھ بھی ابھی کچھ جاب واب کرتی ہیں آپ
نہیں ابھی جاب واب تو میں اتنا نہیں کرتی بس چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتی ہوں ایک دو وہ بس گھر میں ہی بلا کر تو چلے آتے ہیں تو میرا بھی من لگ جاتا ہے آاں کی
پڑھانے بچے لوگ کو مدرسے میں گئی کچھ دن پڑھانے پھر تھوڑی سی اس کے ابو ڈیوٹی کرتے ہیں نا وہاں پہ آ گئی تو پھر تھوڑا نہیں پڑھا پائی پھر ہوں
ہاں ہاں ٹائم نہیں مل پاتا ہوگا ہے نا
ہوں پھر میں چھوٹا چھوٹا جو یہ جاب بھی کرتی تھی پرائیویٹ ہی سب کچھ تھوڑا بہت جپ کرتی تھی پھر شادی ہو گئی اب کہاں ہو پائے گا اپ تو بچے ہیں بچے سنبھالنے ہیں پریوار سنبھالنا ہے سب کچھ دیکھنا ہے تو ہوں
وہ بات تو ہے اور گھر میں سب ٹھیک ہے سب خیریت ہے
ہاں سب خیریت ہے سب خیریت ہے خدا کی آفیت س ہے سب خیریت ہے خدا بھی مہربان ہے بس بس ایسے ہی مہربان رہے دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے رہے سب
ہوں
ہوں اور آپ کے ابو کام پہ گئے ہیں
ہاں میرے ابو کام پہ گئے ہیں اور امی جو ہے وہ تھوڑا لیٹی پڑی ہیں وہی ہے ابھی وہ کیونکہ دوپہر کے سمے ہے نا دوپہر کے سمےمیں
ہاں ہاںب ہاں ہاں تھوڑا سا نیند آ ہی جاتی ہے تھوڑا ریسٹ بھی ضروری ہے نا دوپہر میں تھوڑا سا ہ امی ٹھیک ہے نا آپ کی طبیعت ہاں نیند تو ایسے آٹومیٹک آ جاتی ہے اب ہوں آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے سب خیریت ہے اچھی ہے وہ ہوں بہت اچھی ہے
آپ کی باجی کی بج آج تو میں بریانی بول رہی نا میں بول رہی ہ آپ کی باجی کی بیٹی بیٹا بیٹی ہیں
ہاں ایک ہے نا
ہاں ایک ہے وہ کتنی سال کی وہ ہو گئی
زیادہ سال کی نہیں ہے ابھی ڈیڑھ سال کی ہے
وہ ڈیڑھ سال کی ہے وہ تو ان کا بھی ان کا کہاں سادی ہوئی ہے ان کی نکاح کہاں ہوئی ہے
ان کی نکاح ہوئی ہے ادھر ہی ہوئی ہے بہار سریف کی طرف
ہ بہار شریف ہوں
ادھر ہی ہوئی ہے
ہوں
ابھی چھوٹی سی ہے نا تو اس کو بھی دیکھ ریکھ کافی کرنا پڑتا ہے نا اچھا سے
ہاں ہاں تو گھر پہ تو آتی ہی ہوگی آپ
ہاں ہاں بالکل ابھی وہ یہی ہے تبھی تو بولیے کہ باجی ابھی ادھر ہے ہاں تبھی تو بتائیں کہ باجی ابھی ادھر ہی ہے
ہاں ہاں تبھی تو ما می تبھی تو امی لیٹی ہوئی ہے یہی
ہاں امی لیٹی ہوئی ہے ہاں اگر بیبی جاگی رہتی بیبی جاگی رہتی نا تو کوئی نہیں سو رہتا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاہ ہوں
اور اپنا سناے آپ
اور سب ٹھیک ہے بس چل رہا ہے تھوڑا سا اتوار کا دن تھوڑا بچے لوگ کا چھٹی ہو جاتی ہے جمعہ کے دن اتوار تو ادھر نہیں ہوتی نا چھٹی جب جمعہ کا دن ہوتی ہے تو ا بھی تو بچہ مدرسہ میں ہی چھوٹ تو ڈبے بھیجتی ہوں اس کے چکر میں اس دن بہت زیادہ ہی یہ ہو جاتے ہے اور کیا بچوں سو رہتا پورا دن تھوڑا سا نو دس بجے تک سویا رہتا ہے پھر وہ اس کو کرنا ادھر ادھر کام کرنا یہ سب ہو جاتا ہے
ہاں وہ بات تو